ہ
ہیلو
ہائے کیسی ہو
ادا
آداب السلام علیکم
اچشھا السلام علیکم وعلیکم السلام ہمارا ٹاپک ہے ہبیز
ٹھیک ہے ہاں بڑھیا الگ کا شکریہ آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
ہم بھی بس شکر ہے اللہ کا
اچھا اور کیا کیا ہوابیز ہیں آپ کی بتائیے
ہماری ہوبیز زندی کا ایک اہم حصہ ہے
جی
جو ہم آپ کا فرسٹ ٹائم ہے
جی
س میر آائی فسٹ ٹم لیکن کال میری دوسری ہے چلو ہمارا ہبیز پہ ٹاپک ہے تو ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے کسی کو کچن کسی کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو کسی کو نئے نئے پک پکوان بنانے کا دوبارہ
ما رہی ہیں آپ مجھے کھانا بنانا بہت بہت اچھا لگتا ہے
اچھا
ہاں ا جیسے کہ گوشت والی چیزیں بنانا جو ہوتا ہے نا وہ اور جو ترکاری ہوتی ہے سبزی جو ہوتی ہے ن ترک کاری ہماری وہ بہت اچھی آلو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے تا ہے مجھے بنانے مطلب بہت کے آلو بنانے آتے ہی مجھے آپ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے
ہم کو آلموسٹ آلموسٹ سبھی پکا لیتے ہیں ہم تو
اچھا اچھا اچھا اور پیسے ہاں اللہ کا شکر ہے بہت کرم ہے اوپر والے کا بس کتابیں کتابیں وغیر وغیرہ کا شوق ہے آ کو اوس
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا لگتا ہے اسے پڑھنا ج جب ہم اپنی پسند کے کاموں میں خود کو مح مصروف کرتے ہیں تو
جی دیکھیے مصروفیت جو ہے آج کے ٹائم میں وہ بہت اچھی چیز ہے ان کو مصروف رہنا چاہ ہ ہشی متی ہے ا ز فری رہیں گے نا خالی بالکل ایسے بیٹھے رہیں گے خالی خالی بنا کچھ کرے فری مائنڈ تو وہ مائنڈ میں دماغ میں ہمارے کچھ نہ کچھ کچھ کچھ عجیب غریب چلتا ہی رہتا ہے وہ ہمیں اور بے چین کر دیتا ہے اس لیے م ہاں بے چینی ہو جاتی ہے اس لیے نا مصروفیت بہت ضروری ہے
ہاں خالی وقتف فضول پکوانے سے زیادہ ہے اپنے آپ کو بزی رکھنا
جی جی جی صحیح کہ رہی ہیں
ہاں اپنے آپ کو ہمیشہ بزی رکھنا چاہیے
جی
کچھ دماغ میں فالتو کی باتیں گھومتی رہتی ہیں
ہوں صحی کہہ رہی ہیں صحیح فرما رہی ہیں بالکل
کیا ہوبیز ہے
مجھے چھوٹے بچے بہت پسند ہے کھلانا بچوں کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو نیو بورن والے وہ ان کی خوشبو جو ہوتی ہے کتنی پیاری سے الگ س خوشبو آتی ہے نا ان کے اندر سے ایک وہ والی جو ایک دم معصومیتار والے خوش وہ جو ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے وہ چیز پسند ہے لیکن وہ بچے سوسو پوٹی والا جو کر دیتے
ہ اور آپ کو ریسیپی میں کیا پسند ہے آلو آلو بتایا تھا آپ نے
آلو ہاں آلو کی کئی طرح کی سبزی مطلب آلو کسی بھی چیز میں ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہاں میں سب ہاں بنا لیتی ہوں مٹن اسٹو بہت اچھا بنتا ہے اسٹو جو بناتے ہیں نا ایک اس میں سب وہ بہت ٹیسٹی بن اور
اچھا
تی ہیں
نہیں نہیں
نہیں تو پھر ہم کسی کیا کہتے ہیں سبزی کے اوپر بات کرتے ہیں نا کسی سبزی کی کوئی اچھی سی ریسیپی آپ مجھے کوئی ریسیپی بتائی یہ آلو کی
دم آلو ہے آلو بھر کے بناتے ہیں دملو نہیں آتے دملو تو بہت ہی سی ہے
بناات
دمالو ہم پہلے ان کو چھین لیتے ہیں
ہاں
پھر میں پوک سے چھید کر دیتے ہیں بیچ بیچ میں
اچھا
پھر اگر تمہارا من ہے تو تھوڑی سی اس میں بھاپ لے لو نہیں ہے تو اس میں فرائی کر لو تیل میں
اچھا
اور ان کو
پھر
پھر اس میں فرائی ہاں پھر اتنے فرائی کرنے کہ وہ پک جائے اچھی طرح سے
اچھا
پکنے کے بعد انہیں نکال لو پھر مسالہ فرائی کرو پیاز کٹ کر گ ہاں پیچ کاٹ کے ڈالتے ہیں اس
اچھا چوپ باریک باریک جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو ڈالتے ہیں وہ
ہم لمبے لمبے ڈالتے ہیں
پھر پیاز اور پورا مسالہ دھنیا نمک مرچ ہلدی
نہیں پہلے پیاز کو فرائی کرتے ہیں وہ براؤن ہو جاتی ہے
جی
پھر اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں
ٹھیک ہے
ٹماٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد پھر اس میں نمک مرچ وغیرہ ڈال دیتے ہیں سارے مسالے دم آلو کا مسالہ بھی آتا ہے وہے چاؤ اسے ڈال دو ہاں ٹیسٹی ہے ہاں جذائقہ پڑ جاتا ہے اس سے پھر اس ہم دہی ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی
اچھا اچھا وہ بھنا ہوا کسا ہوا فلیور دینے کے لیے
ہاں اس سے تھوڑا ٹیسٹی ہو جاتا ہے
تو آج شام کو ہم دمالو ہی بنا لیتے پ ہمارا ایک ہمیں ایک آپشن مل گیا ہاں کھانے کا ہاں صحیح ہے میں ایک آلو بناتی ہوں ویسے کیا کہتے ہیں اس کے خالی وائن والے اس میں کچھ بھی نہیں ڈلتا بس پیاز نہیں ڈلتی اس میں بنا جیسے بہت سے لوگ بنا پیاز کا کھانا پسند کرتے ہیں نا ان کو بنا پیاز کا کھانا پسند آتا ہے نہیں کھانا کھاتے وہ پیاز تو ان لوگوں کے لیے تو اس میں بس ایک ٹماٹر ڈلتا ہے ہگ اور زیرے کا کا زیرا گری ہو ازوائن کا بگاار دیں گے اس میں ہم اس کو فرائی کر کے پھر آلو ڈال دیں گے اس میں لہسن بھی نہیں ڈلے گا اس میں خالی بس ٹماٹر ڈلے گا اور نمک مرچ اور ہلدی ڈال کر اس کو اچھا سا بھون لو کس لو وہ ایسا صی بس پ پراٹے سک کاؤ پراٹھے سے گرما گرم نوش فرمائیے تو مزہ آ جاتا ہے اس کو کھا کے ہاں وہ اچھا لگتا ہے ہاں آج آج آپ میری ریسیپی ٹرائی کرے گا اور میں آپ کی ریس ٹرائی کروں گی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پھر پھر بتانا آپ مجھے کہ ہاں جی میرا یہ فسٹ ٹائم ہے
اچھا اور سب خیریت
ہاں بڑھیا الحمد للہ
ہاں
الحمد للہ سب اچھا ہے ہمارے ہم سب خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں سب کیسے ہیں اچھا بس سب خریت سے رہنے جائے آئیے کبھی آپ ہمارے گھر آئیے
ہاں آئیں گے نایک
ٹھیک ہے اور اور بتائیے ا ہاں میں سوچ رہی ہوں کچھ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ بات کر کے بہت اچھا لگ رہا رہا ہے بہت خوشی مل رہی ہے سکون سا مل رہا ہے کہ ہاں ایک میرا بہت اچھے دوست ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں
اب تو فرینڈس بن گئے ہیں بن رہیں گے اب تو باتیں ہوتی رہیں گی ہماری ہاں
نا کسی کسی کا ساتھ ہمیں پسند آتا ہے اچھا لگتا ہے دل کو خوشی ملتی ہے سکون ملتا ہے تو ایسے والد کو بہت وگ اچھے لگے اور آ کی آواز بھی بہت ماشاء اللہ بہت اچھی ہے
تھینک یو آپ کی بھی بہت اچھی ہے
شکریہ شکریہ ہہ ہہ ہہ
ہہ‌ ہہ ہہ
ہم دونوں ایسا لگ رہا ہے ایک جیس سے ہم لوگ بات کرتے ہوئے ہمیں ہنسی اچھے سے تیاری ہے ہےا
ہاں ایسا لگ رہا ہے ہم پہلے سے کبھی ملے ہوئے ہیں فرینڈس ہیں جیسے کہ ہاں کلوز ہے جیسے کہ ہاں ہاں نمبر سیو کر لیتے ہیں نمبر سیو کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا
ہاں ٹھیک ہے تو صحیح رہے گا کبھی آپ کا من نہ لگ آپ کا دل نہیں لگ رہا ہو آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو آپ بات کر لیجے گا پھر
ہاں
اور آلو کے علاوہ اور کیا پاس پسند ہے آپ کو
آلو کے علاوہ دال دال چھوولے
چھولے ہاں چھولے بہت اچھے لگتے ہیں چھولے
ہوں ہاں چھولے چاول چھوولے چاول بھی چھولیے پوڑی بھی
اچھا ہاں میں بھی چھولے پوری مج جے چھولے پوری زیادہ پسند ہیں میری ہبیز میں نے بتایا جیسے کوکنگ اچھا کھانا بنانا اچھا لگتا ہے مجھے کھانا پکانا چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کھیلنا اھا اچھا لگتا ہے پاکستانی سیریئل دیکنا اچھا لگتا ہے ہاں ہ وہ پسند آتے ہیں اچھے لگتے ہیں اور اور کیا پسند ہے مجھے ا سونا سونا بہت اچھا لگتا ہے سب سے فیوریٹ ہبی سونا ہے جب بھی ٹائم ملے نہیں نہیں نہیں نیند
ایک تو سونا اچھا دوترے کے سونا ہوتا ہے نا ہاں بہت مہنگا ہے
تو ہوں سونا جیسے تھوڑا سا ٹائم ملے فری ٹائم ملے تو سو جاؤ اپنا ریسٹ کر لو سب سے اچھا ہاں اور جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ کتابیں پڑھنا پسند ہے آپ کو کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے اس میں دلچسپی ہے آپ کی مجھے ایسا لگا جیسے کتابیں پڑھنے میں آپ کی دلچسپی ہے ہ ہوں چلیے ابھی ذرا میں بزی ہوں ہے نا پھر ہم بات کریں گے جب آپ کے پاس ٹائم ہوناا تو آپ مجھے ب ستا دیجیے گا
ٹھیک ہے ٹھیک اوکے خدا حافظ